اللام عم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک اچھے سے صحت ٹھیک
بالکل ٹھیک الحمد للہ شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ بس میرا نا گلا خراب ہے چیسٹ میں انفیکشن ہے سر درد ہے اچھا نہیں الرجی ہو گئی ہے ن دوائی کھائی تھی میں نے بٹ کچھ فارق نہیں ہوئی اب میں ابھی گیا اور نئی دوائی لائی تو اس نے مجھے بولا کہ ایس وت وائرل ہی چل رہا ہے تو ان شاء اللہ ہو جائے گی اس نے نہیں ل ج بائییدی بولا یہ جو کھا رہے اس سے شاید فرق نہیں ہوتی ہے اب تو نئی دوائی دی تو لائی اب شام کو کھائیں گے ان شاء اللہ میری ناک
ٹھنڈا کھانا اوائڈ کرو نا فی الحال ٹھنڈا کانا اوائڈ کرو
میں نہیں ٹھنڈا میں نہیں پاتا ہے میں نے صبح سے چار ب بار کہوا پیا ہے مطلب اس میں الائجی ڈالی دال چینی ڈالی یہ نا یہ کالا کالی مرچ کے دانے ڈالے کیوں نہا کے لیے تو اچھا ہے نا وہ
ایک دو دفعہ ہاں ن کے لے اچھا ہے لیکن یوزولی جو پانی نہیں پی ان کو کیا کہتا ہے یہ نا کیا کہتے ہیں یورین انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے
ہوں ہ نہیں میں نے ایک دو باری پیا اور وہ بھی ب چینی کے نا ادرک بھی ڈالی تھی
ہوں
اسے تھوڑی دیر کے لیے گلے میں آرام آیا تھا لیکن اب پھر سے پھر سے ہو گیا گلے میں درد ہے بہت زیادہ
کھانے میں اب تھوڑا پرہیز کروں نا ٹھنڈا ونڈا مت کھاؤ کچھ اچھا دحی وحی م اوائڈ کرو کھانا
کرو نمکین پانی کے گغرارے کرو میں
ہاں وہ بیٹر ڈین واش بھی کر سکتے ہو نا جو آپ لیکن اس سے فرق ہوتی ہے جہ ایک دہ ہاں اس سے ہو جائے گی اگر کرو گے نا اس سے ٹھیک ہو جائے جائے گا ہ بس شکر اللہ کا
ہممی ٹھیک
ہاں شکر شر شکر اللہ کا آپ بتا
ابو کے کیا حال چال ہے ابو کے کیا حال چال ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے مجھے ب تو ہم کل باربیکیوز بنائیں گے
میرے کو ہے ہی نہیں میٹ اس کے لیے انف فارچونیٹلی اگر آپ بنانا چاہیں تو میں آپ کو پ شھ بتاتا ہوں کروں گا اس میں
ہاں کیوں نہیں میں بناؤں گی اور کھانے والے پچاس لوگ ہوں گے تو ہاں
میں نے رکھا تھا میں نے رکھا تھا پتہ نہیں وہ لفافہ کہاں رہ گیا گیا ہے یا تو وہ میں نے ان کے فریزر میں رکھا ہے یا تو اپنی فریزر میں رکھا اور وہ مجھے مل نہیں رہا ہے میں نے الگ رکھا تھا میں نے آدھے کو کانتی بنائی تھی آھا میں نے ایسے ہی رکھا تھا پتا نہیں کیا ہوا مجھے مل ہی نہیں رہا مجھے صبح گوشت کا ایک لفافہ نکالنا تھا مجھے نکنا ہی نہیں فریز س اتنا فریز اب جم گیا ہے اب آپ مجھے بتائی آپ کی ک وہ بھیڑ کی کھوپڑی ہمارے یہاں ہی ہے اس کو کیا کرنا ہے
وہ ادھر نہیں ہے ٹھیک اد اگر تم لوگوں کو جگہانی ہے
ہاں وہ بہت ٹھیک ہے مجھے بولو پرسو چاچی بول رہی تھی نا میں اس کو صفائی کروں گی میں اس کو آگ پہ بٹی پہ لگاؤں گی میں کہاں لانپ لاؤں گی اس کو میں چاقوے صاف واف کروں گی وہ
بنائی ہوئی ہے اس نے بنائی ہوئی ہے نا وہ بھٹی جیسی اس نے بولا وہ تو بولی گی
ہے دیس بھٹی تو بھی تم مجھ کو یہ دلانا اس مجھے بولا تھا میں پارسو ہی کارون کی
پتہ نہیں
نہیں وہ اب اچھا برف ہو گیا اس کو وہ نکال ہی نہیں رہا ہے کچھ اس میں سے
اب وہ جب اس اس کو نکال شام کو کر گیا شام کو ملے گی صبح ملے گی ہاں ٹھیک کیسب تبد
بس دعا سالن کیا پکایا تھا آج ہم نے پکائے تھے برگل بینز ہوتے ہیں نا وہ بڑے بڑے اس کے ساتھ ساتھ گوشت ٹماٹر اور پیاز لیکن میں نے نہیں کھایا وہ میں نے سوکھا سوکھا ہی تھوڑا سا کھایا برگل پل ٹماٹر ڈالے تھے نا میں نہیں میں نے بولا کہ نہیں لگیں گے پھر میں نے چن چن کے وہال دال کے دانے دانے اٹھائے تھے انیں کے ساتھ تھوڑا سا چاول کھایا
ہم نے پکائی تھی ایک تو کیا کہتے ہیں سال نل کھول پک
ماشاء اللہ
اور اور اس کے ساتھ میٹ تھا اور ہم نے ہاں اور پھر ہم نے اوجری پکائی تھی اس میں دہی لگایا تھا خنی بنائی تھی
او اجڑی کی خنی دہی والی ماشاء اللہ تم لوگوں نے تو آپ لوگوں نے تو میھی بھی بنائی تھی میتھی کس کو بنائی تھی پھر میٹھی کس کو بنا اس کو پھر آپ کو ہلدی والے پانی اور
یہ بول نہیں اس کو اسمیل نہیں آ لیکن اس گ اینڈ پہ وہ اسمیل رہتی ہے مطلب اتنی سو میں آج کل بہت سینسٹیو ہو گئ ہ ہ سمائی لو آج کل تو کیا کہتے ہیں پتا نہیں وہ بول رہی تھی وہ جو ہے نا وہ جو بہت وہ کیا کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں نا وہسے پائپ جیسی چھوٹے چھوٹ ہوتے ہیں نا وہ اسے میں کو کیا کہتا ہے لیکن
ہاں
ت یہ کہہ رہے ہمارے بیڑ کو وہ دیے ہی نہیں تھے وہ کو سب مجھے نہیں پتا کیا گ تھ تھا اس کو صاف کر کے دیے ہی نہیں لیکن اس کےن اننتڑیا بیسکلی
بٹ ہمیں تو صاف کر کے دیا ہمیں بھی وہ نہیں جٹی ہوں اب کہاں سمجھ آتا ہے یہ ایک سجہ
نہیں تھی
ایک بھیڑ بھی اور کتنی ہی ہوگی اور وہ چھوٹا ہی تھا اور بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کو آج چھٹی تھی آفس پ گھر پہ کیا کر رہی تھی ا کیا آپ
کچھ نہیں میں بس آج بیٹھی تھی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے نہ پڑھا نہ کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا
چلے کوئی نہیں آرام بھی کرنا ضروری ہے کپڑے دئے آپ کہ ہمیں آج کپڑے دھونے تھے
یہ میں نے پاس ہوئی بہت
ہوں
وہ دوں گی پھر میں کل اگر ٹائم ملا تو کل
آج اب گھر پہ پہ بیٹھے تو موبائل فون موبائل فون کے ساتھ زیادہ زیادہ مت لگاؤ تھا آپ کا آج موبائل فون اچھی چیز نہیں ہے
اپ کیا کریں اچھی چیز تو ہے نہیں لیکن اب نہیں بھی ہوتا
پر پر
کہاں جاؤں
پر مجھے بھی نا بڑا افسوس نہ خود پہ ہی ہوتا ہے کیونکہ جب میں بھی اکیلے بیٹھتا ہوں تو یہ موبائل ہی میرا سہارا ہوتا ہے بٹ اندر ہی اندر پتہ ہے کہ اس سے میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں میری صحت خراب ہو رہے اندر ہی اندر لگ ہے نا ہمیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا ہمارے لیے دماغ بھی خراب ہوتا ہے بات سچ کہیے آپ ہاں ہاں بالکل کوئی آیا دروازے سے
پر اپ لا کھیلنے والنہ کھیل ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے تھے اب تک جا نکلتے ہی نہیں ہیں باہر صبح آوگے کل صبح
انشاء چل اگر میں مجھے فرق ہوئی نا مجھے فون کرنا فون ہاں مجھے فون کرنا اگر میرے کو فرق ہوگی
تمہیں کیا ہے تم تو ٹھیک ہو ابھی تو گھوم رہے ہو ب
آپ دیکھو نا میرا گلہ کیا ہے میرا گالا اور میرے
کیا ہوگا تمہارا گلا ٹھیک ٹھیک ہے یہ بس خراب ہے اور بس
مجھے لگتی ہے نا بات کرنے سے یہ لگتی ہے ج کیا بول رہا ہ میں جب
ہاں تو ارے کرنے تھے اور وہی گھر آرے وارارے کرنے تھے ہاں آئس کریم آئس کریم کو تھے تم نے ا
نہ کچھ بھی نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے نہیں ہاں دیکھو مجھے پرسو تھوڑا تھوڑا ہی تھا نا جب ہم پکنک سے آئے پھر ہم نے مولی کے کی چٹنی بنائی دہی کے سات اور میں نے دو تین دو تین کھیرے بھی
مولی کی چٹنی سے ہوتا ہے م مولی کی چٹنی سے ہوتا ہے مولی کی چٹنی سے ہوتا ہے اکثر اس سے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کیونکہ ہ ہ
ہ اور وہ فریج میں
ال میں دارد ہوتا ہے لوگ نہیں مانتے کیک اس میں ہوتی نا
پر وہ چٹنی کیا بنی تھی وہ زبردست بنی تھی وہو چٹنی زبردست بنی تھی مطلب جیسے ہوٹلوں پہ ہوتی ہے نا ان سیکھ تجھ کے ساتھ برابر ویس اس میں نے تھوڑ س پیاز ڈالے دنیاں ڈالا تھا کالی مرچ ڈالی تھی اور دہی بڑاڑی تھی
اور باقی سب
ویری گڈ بس
ہاں بس دو ایک منٹ نہیں ایک منٹ تو یہ جی جو آئے ہیں ان کو ساتھ میں تھوڑے بات کروں گا
ہاں سلام دا کرنا کرو جلدی جلدی
پ ہی گئے نا آج تھانے پہ میں بولوں گا آ کو اور
بس ٹھیک اچھا اچھا
یہ آ نا پالوشن بہت ہو گئی یہاں کسی ہمارے ارد گرد آپ نے آپ کو دھواں آیا کمرے میں آپ کوھواں آیا کمر میں آپیکھا کسی ہم ہمارا ہم نا اس نے پھر سے وہ تار جلائی ہے
ہاں میں نے
آپ کی تو ایک کھڑکی کھلی تھی میں نے
ا کے ساتھ ایک ہی ہے نا وینٹیلیشن کے لیے وینٹیلیشن کے لیے ایک کھڑکی ہونی چاہیے نا پھر بھی بقی میں نے
بٹ بٹ یہ بھی کتنی بڑی پرابلم ہے نا اس نے مجھے ابھی قسم سے س م سین جیسے اورتنا اتنا اتنا گندا داں آ رہا تھا
ہاں
چلے اب ہم کیا کر سکتے ہم نے اس کو ایک دو ب بولا اب اس کی بارضی چلے پھر گھر میں سب کو سلام کہنا خدا حافظ خدا حافظ اللہ حافظ
آگے
پارٹیے